ہیلو
ہیلو السلام علیکم کیسے ہو آپ سب خیریت
وعلیکم السلام سب خیریت آپ بتائیں
میں بھی ایک دم وہ خدا کی دین سے ایک دم خیریت ہو
ہاں آج ہ موسم کے وشے میں ہمیں آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا من کر رہا تھا
یہ تو بہت ہی اچھا ہے بات کرنے کے لیے موسم اور فضا کی تبدیلیاں کرے ارض پر قدرت کا ایک نہایت حسین اور عجیب نظام ہے
ہاں وقت کے ساتھ ساتھ موسم میں تگگیور کھانا کائنات کے حسن اور اعتدال کو برقرار رکھتا ہے
ہواؤں کی سمت اور درجۂ حرارت میں تبدیلی سے ہر خطے اور آب و ہوا پر مستفل اثرات مستب ہوتے ہیں
ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے باہر کے موسم میں فزا خش خوشگوار ہو جاتی ہے اور تمام درخت اور پودے ایک نیا روپ دھار لیتے ہیں
ہاں اور گرمی کی شدت انسان کو مسقت اور صبر کا درس دیتی ہے جبکہ بارش کی بوندیں زمین کی پیاس بچاتی ہے
ہاں موسمی خزاں میں درختوں کے پتے جھڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر عروج کے بعد ذوال اور پھر نئی زندگی ہے
یہ تو ایک دم درست فرمایا آپ نے سرما کی ٹھنڈی ہواؤں میں لوگ ہرا رہےتے ہیں اور سکون کی تلاش میں ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں لیکن حالیہ دور میں انسان کی لاپرواہی اور آلودگی کی وجہ سے موسمیاتی نظام میں شدید خلل پیدا ہو چکی ہے
ہاں درجہ ہے حرارت میں غیر معمولی اضافہ اور بے وقت بارشیں شدت پسند موسمی تغورات کی علامت ہے
ایک دم صحیح فرمایا آپ نے گلیشئرس کا تیزی سے پگھلنا اور سمندر کی سطح میں اضافہ پوری انسانیت کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے اگر ہم نے ماحول کی حفاظت پر توچہ نہ دی آنے والے وقت میں موسم کی یہ تبدیلیاں شدید تباہی کا بائس بن سکتی ہے
ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے درخت لگانا اور قدرتی وسائل کا صحیح استعمال کرنا ہی اس موسمیاتی بحران کا واحد حل ہے قدرت کے اس خوبصورت نظام میں موسم کو بر برقرار رکھنا ہم سب کا اجتماع ذمہ داری ہے
ہاں ہر موسم اپنے ساتھ ایک نیا پیغام اور دلکش منظر لے کے نازل ہوتا ہے مختصرن موسم کی یہ رنگین تبدیلیاں انسان کو رب کی قسمت اور قدرت کی عظمت کا احساس دلاتی ہے
ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے موسم کا یہ بقاعدہ بدلاؤ انسانی زندگی پر گہرا اثر مرادب کرتا ہے جب فضا میں زوک سا گاور دلی آتی ہے تو انسان ذہن اور طبیعت میں سکون اور تازگی پیدا ہوتی ہے
ایک دم سحیح فرمایا آپ نے موسم بہار میں ہر طرف سبزا اور رنگ برنگی پھول کینات کی رنک میں اضافہ کرتے ہیں ہر کتے کی اب و ہوا وہاں کے رہنے والے لوگوں کا ترسے سے اور لباس کو متاثر کرتی ہے
ہاں گرما کے موسم میں سورج کی زمین کی رتوبات کو جذب کر کے بادل بنانے کا بنس بنتی ہے یہ بادل قدرت کی رحمت بن کر جب برستے ہیں تو مردہ زمین میں دوبارہ زندگی دوڑتی ہے بارش کی بوندیں اور فضا میں پھیلنے والی مٹی کی سوندھی نمک مہک روح کو فرحت بخشتی ہے
ززان کا موسم انسان کو زوال اور فنی دنیا کی حقیق ت کو درش دیتا ہے شرما کی شدید ٹھنڈ میں قدرت ہر ملق کو آرا اور آشیش کی طرف رہی کرتی ہے قدرت نے موسموں کو موسموں میں اتی دال اور توازن رکھا ہے وہ کائنات کے وضود کے لیے ناگزار ہے
ہیلو
ہیلو کیا میری آواز آ رہی ہے آپ کو
ہاں بے وقت طوفان اور سیلاب قدرت کے اس نظام میں انسانی مدلت کا نتیجہ ہے موسمیاتی تبدیلیاں اب صرف ایک نظریہ نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک ہولناک حقیقت بن چکی ہے زری شعبہ سب سے زیادہ موسموں کے اس غیر یقینی رویے سے متاثر ہو رہا ہے ک
ایک تو
مدار موسموں کی بقاعدی پر ہی ہوتا ہے ہاں جی
ہاں کسانوں کی محنت اور فصلوں کا در مدر موسموں میں بے قتریک پر ہی ہوتا ہے جب موسم اپنے وقت سے ہٹ کر تبدیل ہوتا ہے تو قحط اور مواسی برن کا خطر طرح بڑھ جاتا ہے
سب
محلیت تھ بران سے انومتنے کے لیے عالامی سطح پر توازح اور اتحادی توادیر اتی عرز کرنا ضروری ہے
ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے جنگلت کی کتائی پر پابندی اور نئے درخواست لگانے اس شدید مسالہ کا واحد ہلہ ہے درخواست فضا سے جہری لیا مد کو جذب کر کے آکسیجن کے مظاہر کو تازہ رکھتے ہیں ماحول کی حفاظت کے لیے زمین کے قدرتی وسائل کے بیجا استعمال روکنا ہوگا ہر فرد کو اپنے سطح پر اولادگی کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ آنے والی نسلیں صافے رہیں
ہاں موسموں کی یہ خوبصورت تبدیلیاں اور اب قدرت اور حکمت کا عظیم ساکار ہے انسان کو چاہیے کہ وہ قدرت کے اس انمول تحفے کی قدر کرے اور اس سے توازن کو برقرار رکھے موسم اور فضا کی یہ تبدیلیاں انسان کو قدرت کے اثر اصولوں کو پابند بناتی ہے ہر نیا موسم اپنے ساتھ مستقل خوراک میو اور مصروفیت لے کر نصل ہوتا ہے
ہاں بہت ہی صحیح فرمایا آپ نے گرما کے موسم میں رسیلے پھلوں کا وجود انسان کی توانائی کو برقرار رکھنے کا سبب بنتا ہے بارش کے موسم میں ندیاں اور نالے لبریج کر زمین کی سادابی کا باعث بنتے ہیں سرما کی راتوں میں اتیش دان اور گرم م کروہات کا استعمال دل کو سکون بخشتا ہے فضا میں نمی اور ہوا کے دباؤ میں تگیور سے موسم کا مزاج پل بھر میں بدل جاتا ہے
ہاں اور گرے اور دھند کی شدت شرما کے موسم میں آفاف کو اپنے آگوش میں لے لیتی ہے موسمی تبدیلیوں کا سیدھا اثر انسانی صحت اور اس کے ذہنی رجحان پر پڑتا ہے خوشگوار موسم انسان کے بعد مثبت سوچ اور کام کرنے کی رغبت پیدا کرتا ہے
ہاں اس کے برکس شدید اور ناگوار موسم انسان کو کاہلی اور بزاری کا شکار بنا دیتا ہے قدرت کا یہ حسن ہی ہے کہ کوئی بھی موسم ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رہتا ہر تبدیلی کے پیچھے ایک خاص حکامت اور کائنات کا عظیم مقصد پوشیدہ ہوتا ہے سمندر کی لہروں اور ہواؤں کا رخ موسمی تاثرات کے تحت ہی تبدیل ہوتا ہے
یہ تو ایک دم درست فرمایا آپ نے پرندے اور جنگلی جانور بھی موسم کی نبس کو پہچان کر ہجرت کا فیصلہ کرتے ہیں پرندوں کی یہ ہجرت اس بات کا گواہی دیتی ہے کہ اس موسم کی تبدیلی ایک علامی نظ ہے اور اگر انسان خلط نہ ہو تو موسم کا یہ ایک قعدے اور ترتیب کے ساتھ چلتا رہتا ہے زمین کے درجۂ حرارت میں اضافہ آج کے دور کا سب سے بڑا موسمیاتی بحران ہے اس بحران سے لپٹنے کے لئے توانائی کہ قدرتی ذرائع کا استعمال بڑھانا ہوگا ماحول کی صفائی اور سبجا جاروں کی حفاظت ہی موسموں کو رونق کو بحال رکھ کر سکتی ہے
ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے آب و ہوا کی حفاظت دراصل ہماری اپنی نسلوں کے مستقبل کی حفاظت ہے فضا میں صاف ستھری ہوا کا ہونا انسانی زندگی کی سب سے بنیادی اور اہم ضرورت ہے جب ہم قدرت کے احسانت کی قدر کرتے ہیں تو موسم بھی ہمارے لیے رحمت بن جاتے ہیں موسموں کا یہ نظام ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی میں کبھی ایک جیسا وقت نہیں رہتا رنج اور مصیبت کے بعد سوکھ اور سکون کا آنا موسم باہر کی طرح یقینی ہے تو دلی ہی کائنات کا حسن ہے اور اسے قبول کرنا ہی انسانیت کی عقل مندی ہے ہر خطے کے موسمی حالات وہاں کی تہذیب اور تمدن پر گہرا اثر ڈالتے ہیں پہاڑی علاقوں میں سرما کی شدت وہاں کے لوگوں کو جافا کس اور مضبوط بناتی ہے
ضرور ضرور چلیے پھر مجھے آج آپ کے ساتھ یہ گفتگو کر کے بہت ہی اچھا لگا اور بہت ساری جانکاری حاصل ہوئی تو اسی طرح آگے کسی دوسرے موضوع پر بات کریں گے اللہ حافظ
ہاں بالکل اللہ حافظ